وعلیکم السلام ٹھیک ہو
کوکر میں سب ٹھیک ہے
ہاں شکر اللہ کا آپ کے گھر میں سب ٹھیک ہے
ا کھانا کھایا
ہاں میں نے کھانا کھایا آپ نے کھایا
ہاں میں نے بھی کھانا کھایا شو کیا سونے کے لیے ایا تھا
اچھا اچھا ٹھیک ا میں بھی ایسے ہی بیٹھی تھی تو یہی سوچ رہی تھی کہ ظلم کے بارے میں آج کل ظلم بھی ایک مطلب عام ہوا ہے ایک چیز عام ہوا ہے
ہاں اس کشمیر میں بہت ظلم ہوا مطلب اس گورنمنٹ میں بہت ظلم کیا ہے ہمارے ساتھ
ارے کیا بتا رہے آپ گورنمنٹ ہماری مدد بھی کرتے ہے ظلم تو نہیں کرتے آج کل تو نارمل انسان جو سادے انسان ہوتے ہیں نا وہ ظلم کر رہے ہیں ظلم ایک بہت بری اور نا انصافی پر مبنی حرکت ہے
ہاں ہاں تم
جرم سے مراد کسی شخص کو اس کے حقوق سے محروم کر اور اس اس پر بھیجے سختی کرنا مطلب کسی پہ سختی کرنا یہ بہت بری عادت ہے
ہاں
ظلم سے اب مجے مجھے بتا سکتے ہو ظلم کیا ہوتا ہے کسی چیز کا
ہاں میں بتا سکتا ہوں کہ مطلب میں ایک ایگزامپل آپ کو دوں گا اں ہم میرے جات پیشاب تھانا وہاں پہ مطلب ایک انکل رہتے تھے انہوں نے میرے کو ایک ٹی پوری کے ہمارے پاس دس ایکڑ کی زمین تھی
جی
پہلے زمانے میں میں زمینوں کے کاف کد وغیرہ نہیں ہوتے تھے مگر وہ زمین اس کو وراثت میں ملی تھی وہ اس زمین اس کے پردادا کی تھی مطلب جو ان کے دادا کے دادا تھے اس کی تھی تو اس نے بولا کہ اس زمین پہ پتہ نہیں کس نے ہمارے زمین پہ قبضہ کر لیا
اچھا
وہ بول رہا ہے کہ جب تک مجھے ایک دس لاکھ روپے نہیں مل جاتے تب تک میں یہ زمین آپ کے نام نہیں کروں گا آپ کو نہیں دوں گا
اچھا اچھا ٹھیک پھر
وہ بندہ بھی کیا کر سکتا ہے اس کے پاس کاگت وغیرہ نہیں ہے کچھ پیپر وغیرہ نہیں ہے
اچھا
بھی ایک قسم کا ظلم ہوا کہ اس بچارے کی زمین جو تھی وہ ہڑپ لی
ہاں بالکل صحی بات ہے اسلام میں بھی ظلم میں کیا بتایا اگر آپ بتا سکتے ہو کہ اسلامیہ ظلم کے بارے میں کیا بتایا گیا ہے
اسلام میں ظلم تو حرام ہے مطلب جس انسان پر ظلم ہوتا ہے وہ انسان ا اس انسان جو انسان ظلم کرتا ہے جس مطلب آپ نے مجھ پہ ظلم کیا
جی
اس کا جواب تو اوپر والا ہی دیتا
ہاں اسلام اور تمام مذہب انصاف رحم اور انسانیت کی تعلیم دیتے ہے اور ظلم سے منع کرتے ہیں
ظلم کسی بھی شکل میں ہو سکتا ہے کسی کمزور پر طاقت کا غلط استعمال کرنا مطلب کوئی کمزور ہوگا ہم اپنا تا کر دکھائیں گے وہ بھی ایک ظلم ہے
ہاں
کسی کا حق چھین لینا
ہاں وہ بھی ایک ظلم میں
آ جیسے کہ جھوٹ بول کر دوسروں کو نقصان پہنچ چانا وہ بھی ظللم ہی ہے نا ہاں غریبوں اور یتیموں کیس سات برا سلوک کرنا
ہاں غریب کو زمین ہر اپنا غریبوں کو مار کے پیسے لینا وہ بھی تو ایک ظلم ہی ہوا تھا مطلب میں ما نے آپ کو مارا دھمکایا پیسے لے وہ بھی ایک ظلم ہوا میں نے آپ کو میں نے ہاں طاقت دکھائے وہ بھی ایک ظلم ہوا ظلم تو بہت رنگ کے ہے
ظلم سے معاشرے میں بے چینی نفرتور بد امنی پیدا ہوتی د ہے
ہاں
اور ظلم سے تو ایک چیز ہوا ہے کہ ظلم سے لوگوں پہ بھروسہ اڑ گیا ہے
ہاں یہ بات تو ہے لوگوں پہ بھروسہ اٹھ گیا ہے
ہاں انصاف پر مبنی معائش ر ہی ترقی کر سکتا ہے
ہاں آپ مجھے بول سکتے ہیں کہ ظلم کا اصل معنی کیا ہے
ظلم مانے کہ جیسے کہ ہمارے آگے کوئی مطلب کمزور آدمی ہوگا غریب آدمی ہوگا جس کے پاس کوئی طاقت نہ ہو ہم اس کو طاقت دکھائیں گے وہ سب سے بڑا ظلم ہے ہم اس کے مطلب ہم اس کی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں
ہاں وہ سب سے بڑا ظلم ہے
ہاں اور جھوٹ بول کر کچھ چیز اپنی اور کرنا وہ بھی حد سے زیادہ جدم ہے
ہاں
ہاں ایسے ہی بہت سارے ظلم ہیں جب لوگ ایک دوسرے کو حقوق کا احترام کرتے ہیں نا اور سچائی کا ساتھ دیتے ہیں تو امن اور خوشحالی پیدا ہوتی ہے اور جب لوگ ظلم سے کھاتے ہیں نا تب کوئی سکون نہیں ملتا اور ان پیسوں کو نہیں نکلتا ہے وہ پیسے جلدی ہرام کے پیسے نا جلدی ختم ہو جاتا
ہاں ہاں صحی بات ہے
ہاں
اور یہ ظلم کے پیسے جو ہے نا یہ پھر بیماریوں میں لگ جاتا ظلم ظلم ایسے بھی ہو سکتا ہے
جو ظلم کرتے ہیں نا مطلب غریب ہو پ مطلب جیسے کہ کمزور لوگ ہوں گے غریب ہوں گے یتیم ہوں گے جو ظلم کرتا ہے اس پہ اللہ تعالی ظلم کرتا ہے
ہاں یہ بات
اللہ تعالی رحم دل ہے مطلب اللہ تلا ہم پہ مطلب بہت کچھ اللہ تعالی نے ہمیں اتنی چیزوں سے نوازا ہے اتنی چیزوں سے نوازا ہے لیکن یہ ظلم کرنے والا اور جھوٹ بولنے والا اللہ اس کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا
اور ظلمدار اس کو اللہ تعالی معاف کیا اس کو اللہ تعالی اخرت میں نہیں چھوڑے گا
بالکل اور جو جس کو ظلم کی عادت رہے گی نا اس کو اپنے رشتتے داروں میں بھی پھر کوئی مطلب دلچسپی نہیں لگتی اور اس کو رشتتے داروں میں بھی پھر تعلق نہیں رہتا ہے
ہاں یہ بات تو ہے
اور دوست می ظلم کا کیا سوچ جواب
دوست میں ظلم اس حساب سے ہوتا ہے کہ میں آپ کے پیسے ابھار لیتے ہوں اور پھر بولتی ہوں کر دوں گی پرسن لوں گی پھر طاقت دکھاتی ہوں پھر بولتی ہوں میرے پاس نہیں ہے جا کر کیا کرنا ہے میں آپ کو وہ بولتی ہوں بلیک میل کرتی ہوں وہ ایک تور کا ہوا مطلب میں نے آپ کے کچھ چیز لی ہے کچھ ایسا چیز لیا ہے جس سے آپ مطلب شرمند ہو سکتے ہو پھر میں آپ کو وہ بولوں گی کہ میں یہ سب کو دکھاؤں گی پھر میں آپ پے ظلم کر رہا ہوں وہ بات بھی ظلم پر آتی ہے
ہےھ
ہاں
اور یہ مجھے بتاؤ کہ جیسے کہ ہم دیکھیں گے ہاں جو یہ یہ ہوتا ہے نا مطلب جو دوست میں ظلم ہوتا ہے نا
ہاں
کوی میں ظلم مطلب ایک بری چیز ہے کیونکہ اگر لڑکے اور لڑکے کو لڑکے کا ظلم رہتا ہے نا کہ مطلب ایک لڑکا جو طاقتور ہوگا اور یہاں سے ایک لڑکا جو کمزور ہوگا وہ اس کو ظلم دکھائے گا کہ وہ اس کو اپنا طاقت د دکھائے گا ایک دن ایسا بھی آئے گا جو وہ کمزور شخص ہے اس میں طاقت آ جائے گی وہ اس کو پھر قتل کر دے گا
ہاں
ایسا بھی ہو سکتا ہے نا
ہاں ایسا بھی ہو سکتا ہے
ہاں میں بھی یہی سوچ رہی تھی مجھے بھی لگتا تھا کہ ہاں ایسا بھی ہو سکتا ہے جی جی جی
بولا کہ میں اب میرے کو پیسے ادھار دے دو دو تین دن کے لیے
اچھا
میںنی تیر اب اس کے میں نے اس کو دے دیا اب
آپ نے اس کی مدد کی
ہاں اب میں نے اس کو پیسے واپس مانگے تو وہ مجھے وہاں سے بول رہا تھا کہ میں آپ کے باپ کو یہ ویڈیو دکھاؤں گا کہ آپ کہاں سے گھوم رہے تھے وہ میرے کو وہ میرے پہ ظلم کر کر رہا تھا وہ میرے کو اپنے ہی پیسے نہیں دے رہا
طاقت دکھا رہا تھا
طاقت دکھا رہا تھا ت ظلم کر رہا تھا میرے پہ اور وہ میرے اپنے پیسے بھی نہیں تھے میں نے وہ کسی سے ادھار مانگ یہ تھ اس نے وہ میرے پہ ہاں اس نے میرے ہ بہت بڑا سن خم کیا تھا وہ
ہاں ہاں یہ بات تو بہت زیادہ غلط ہے
ہاں وہ بات تو بہت زیادہ
جاتے ہیں اپنی زندگی میں
ہاں کہاں ہوں گے تو ہم آ سک
ایسے لوگ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم ظللم کر کے لوگوں کا کھائیں گے لیکن وہ ان کو وہ پیسے کہیں نہیں پہنچتے ہیں ان کو وہ پیسے سے کے بیماریوں میں لگتے ہیں
ان کو تو وہ پیسے کی بیماریوں میں لگ جاتے ہیں
طالبہ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں نا نوجوان ہوتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی روزمرہ زندگی میں
ہاں ہاں ہاں اور آپ سناؤ
سکول گھر اور معاشرے میں سب کے ساتھ برابری اور محبت کا روا اختیار کرنا چاہیے مطلب لوگوں کو ظلم سے بھروس سبھی نہیں رہتا ہے لیکن ہمیں ایسا شخص بنا ہے کہ لوگوں کو ہم بھی بھروسہ رہے کہ اگر وہ ہمیں ایک دن پانچ سو دیں گے ہم اس کو کل کو جب ہمیں پیسے ہ گے ہمیں کتا بھیجنے ہے نا واپس پھر جب ہمیں دوسری باری ضرورت ہوں گے ہزار دو ہزار وہ تو ہمیں خود ہی دے گا نا پھر
ہاں ہاں یہ بات صحی ہے چلو میں کھانا کھاتا ہوں
بارے میں ہم ظلم کیسے کم کر سکتے ہیں مطلب لوگوں کو کیسے بھروسہ ہو سکتا ہے یہاں پہ
نماز پڑھنی ہے دعا کرنا ہے اور سمجھنا ہے کہ ظلم کرنا ایک بہت بری چیز ہے بس اور کچھ نہیں
ہاں ظلم ایک بہت بڑا گنااہ ہے اور بری عادت ہے جو پارد اور معاشر سے دونوں کو نقصان پہنچاتے ہیں
چ بعض اللہ حافظ